چ ال باب
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بھائی جان
کیسے ہو باائی جانا آب آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو بھائی میرے
الحمد اللہ اللہ تعالی کا شکر و رسلان گھر میں سب ٹھیک ہے امیر ابو سب ٹھیک ہیں
تعالی کے فضل و کرم سے ہو اور اسی کا شکر ہے سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر میں سبھی کیسے ہیں
بھائی جان الحمد للہ ہمارے گھر میں سب ٹھیک ہیں میں کیا تھا میں بہن کے ساتھ شاپنگ کرنے گیا تھا
ہاں بائی جان
اسی لیے تھوڑا مصروف تھا اب آپ نے کال کی اب میں نے سوچا میں نے ہی کال کی میں نے سوچا کہ آپ سے کچھ ہی موضوع پہ جو ہے گفتگو کاروں
تو بائی چانس میں بھی ابھی کھانا کھا رہا تھا تو کھانے سے پہلے کیا ہے کہ میں گرمی ہو رہی تھی بہت میں نے نہایا پھر
تو پھر لاسٹ میں بھ جان کیا ہوا کہ میرے ہاتھ سے جو پانی کا بالٹی ہے وہ گر گیا بھائی جان مجھے پھر اتنا ملب کہ اس کا مشکل ہوا تو میں نے سوچا یہ پانی کا بالٹی ضائع ہو گیا مطلب کہ کہیں ہم کام آ سکتے تھا یہ مطلب کہ پانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے میں نے کیسے گرا دیا ابھی بھی سوچ رہا تھا میں اس کہ اسی کے اوپر تو بھائی جان کیوں نہ ہم پانی کی اہمیت پہ ہی بات کریں
بالکل آپ نہیں بالکل اچھاء جور موضوع
ہاں بھائی جان تو پانی کے بغیر زندہ زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں بائی جان تو انسان جانور پرندے اور پودے سب پانی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں میرے بھائی اگر پانی نہ ہو تو زمین بنجر ہو جائے اور زندگی ختم ہو جائے گی تو مطلب کہ ہمارے جسم کو بہت بڑا حصہ پانی مشتمل ہوتا ہے بھائی جان لکہ ہمارا دماغ خون اور جسم کے دوسرے اعزا پانے کی مدد سے ٹھیک طرح کام کرتے ہیں تو اس لیے ڈاکٹرز روزانہ کافی مقدار میں پانی پینا کا مشورہ دیتے ہیں ہے نا بھائی جان تو آپ ب
بالکل بالل بھائی جان بالکل آپ نے بالکل صحی بات فرمائی درست بات فرمائی آپ اس طرح جو انسانی جسم ہے نا اس کا تو ستر پرسٹ جو حصہ ہوتا ہے پانی پر مشتمل ہوتا ہے بھائی جان پانی ہمارے جو جسم کا جو ہے نا آج آج دیکھے گرمی کی نہیں اسی لیے جو پانی ہوتا ہے ہمارے جسم کا درجہ حالت برقرار رکھتا ہے غذا کو ہضم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے خون کی گردش کو بھی بہتر بناتا ہے اور جسم سے زہریلی جو میدے باہر نکال نکالنے بھی بھی بہت سارا مطلب ہیلپ کرتا ہے مدد کرتا ہے اگر انسان ا جو اگر پانی کے کھیتی کے لیے بھی بہت ضروری ہے بھائی جان ہمارا روزمرہ کی غذا جیسے سے گندم چاول سبزیاں اور پھل پانی کی مدد سے اگائے جاتے ہیں بھائی جان اگر وقت اگر ہم دیکھیں گے اگر وقت پر بارش نہ ہو نہ بائی جان تو پانی کی کمی ہوتی تو فصلیں خراب ہو جات ہیں بائی جان اور کسانوں کو اٹھانا پڑتا ہے وجہ اس لیے وجہ سے پانی کو ملکی جو ہے تک ترقی اور غذائی ضرورت کو بنیادی ذریعہ مانا جاتا ہے بادشاہ
تو میرے بھائی مطب کہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا یہ بات بھی پانی ہماری روزمرہ زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہے بھائی تو ہم پانی پیتے ہیں اس سے کھانا پکاتے ہیں نہاتے ہیں کپ کپڑے دھوتے ہیں اور صفائی کرتے ہیں تو گھر مطلب کہ اسکولوں ہسپتالوں اور فیکٹریز میں بھی پانی کی بہت ہی ضرورت ہے ہوتی ہے تو کہ ذرا سوچیے مطلب کہ بھائی جان تو اگر ایک دن کے لیے پانی مطلب کہ بند ہو جائے تو کتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں نہ کھانا تیار ہو ے گا نہ صفائی ہوگی اور نہ ہی لوگ اپنی ضروریت پانی مطلب کہ کر سکیں گے تو پانی کھیتی کے لیے بھی بہت ضروری ہے میرے بھائی کسان فصلوں کو پانی دیتے ہیں جیسے ا مطلب کہ گندم چاول سبزیاں اور پھل اگاتے ہیں تو اگر پانی نہ ملے تو فصلیں خراب ہو جاتی ہے اور مطلب کہ خوراک کی کمی پیدا ہو سکتی ہے تو اس طرح مطلب کہ جانوروں کی زندگی بھی پانی سے وابستہ ہے تو م کہ گائے بکرییاں اونٹ اور دوسرے جانور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو جنگل کے جانور بھی دریاؤوں اور جلوں سے ملب کے پانی حاصل کرتے ہیں تو کیا ہے کہ دنیا کا زیادہ حصہ پانی سے مطلب کہ د کا ہوا ہے تو لیکن اس اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سا پانی سمندری ہے جو پینے کے قابل نہیں ہوتا صاف اور مطلب کہ میٹھا پانی بہت کم مطلب کہ مقدار میں موجود ہے تو اسی لیے ہمیں پانی کی قدر کرنی چاہے ہے نا بھائی جان
بالکل بھائی جان بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی میں آپ کی بات سن رہا تھا اور میں بہت سمت ہ آپ کی بات سے اسی طرح جو پانی ہے نا بھائی جان توچارٹ میں بھی پانی کی دیکھیے آپ دیکھیے نا پانی کی بہت اہمیت ہے بہت سی فیکٹریز میں مشین چلانا چیزیں جو سے چیزیں صاف کرنا آپ دیکھیے بجلی پیدا کرنے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے ہائڈرو جو وہ ہائڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن ہوتے ہیں نا بھائی جہاں پانی کی طاقت سے بجلی پیدا کرتے ہیں جو ماحول کے لیے بھی بہتر ہوتے ہیں جو پانی پانی ماحول کو بھی زندہ رکھتے ہیں بائی جان دریاؤ جھیل دیکھیے سم کتنی خوبصورت ہوتی ہے پانی سے اور تالاب بے شمار مخلوق کا کا گھر ہوتا ہے دیکھیے نا بہت سے پانی میں ہی رہتے ہیں آپ دیکھیے بہت سے پیڑ پانی میں رہتے آپ دیکھیے اسی طرح دیکھیے ا جو یہ ہماری کیا ہوتی ہیں مچھلیاں کتنے رہتی ہیں پانی میں کتنے قسم کی مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ آج کل دنیا کے بہت سے مطلب کہ ممالک پانی کی کمی کے سامنا کر رہے ہیں تو آبادی میں مطلب کہ اضافہ زیادہ استعمال اور پانی کا ضائع ہونا اس سے اس مسئلے کو ملب مزید بڑھاتا ہے تو اگر ہم نے آج پانی بچانے پر توجہ نہ دی تو آنے والی نسل یہ مشکل میپ پ سکتی ہے تو پانی بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے میرے بھائی جب ہم برش کرتے ہیں تو نل کو کھلا نہیں ہونا چاہیے گاڑ دھوتے وقت کیا گھر صاف کرتے وقت پانی کا مطلب کہ بیےجا استعمال نہیں کرنا چاہ چاہے تو چھوٹی چھوٹی عادتیں بہت بڑا فرق پیدا کر سکتی ہے تو اسکولوں میں بھی بچوں کو پانی کی اہمیت کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے جب بچے چھوٹی عمر سے ہی پانی بچا سکتے ہیں تو وہ بڑے عمر میں پھر ذمہ دار شہری بنیں گے اور وہ بھی مطلب کہ بڑا اضافہ لائیں گے اس پانی کو بچانے میں ہے نا بائی چانس
بالکل بھائی جان بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی بائی جان اسی طرح اگر ہم دیکھے کیونکہ پانی کو آلودہ کرنا بھی سنج مسئلہ ہے نا بجہ جہ ف تریو کا زہریلی پانی جو ا گہری گہری جو فیکٹری سے گندگی ن چلتی ہیں وہ بھی پانی میں جاتے ہیں پلاسٹک سا آپ دیکھی کتنے ہوتے پانی میں آج کل جو د دریا میں آپ دیکھیے جیرو میں آپ دیکھیے کتنے پلاسٹک کورس ہوتے ہیں اس آلود کی وجہ سے انسانوں اور جانوروں دونوں کی صحت متاثر ہوتی ہیں بھائی جان ہمیں پانی بچ جانے کے لیے بھی اپنا روزمرہ کی زندگی جیسے آپ نے ابھی بولا آپ دیکھیے نا پہچان آپ نے بھی بولا کہ پانی جو ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرنا بالکل درست بات فرمائیں آپ نے آپ دیکھیے نا نا ہم نل جو ہے کھلا چھوڑتے ہیں ہم برتن دھوتے ہیں پھر اس ٹائم بھی کتنا پانی اب ضائع کرتے ہیں چہرہ دھوتے ہیں کتنا پانی جضایا کرتے ہیں ہم یہاں آپ نے فرمائییا اچھی بات فرمائی آپ نے کہ برش جب کرتے ہیں نا کتنا پانی ہمب ضائع کرتے ہیں مطلب ہمیں کیا کرنا ہاں
سر میرے بھائی ہمیں پانی کے ذریعے پیدا ہونے والی مطلب کی بیماریوں سے بچنے کے لیے صاف پانی پینا چاہے گندا پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اور مطلب کہ کہیں خطرناک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے تو پانی بجلی پیدا کرنا میں مطلب کہ بھی مدد کرتا ہے جیسے کہ آپ نے بولا تھا ڈیمز اور ہائڈرو پاور پروجیکٹس پانی کی طاقت سے بجلی بناتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات کہئی تھی تو اسی کے ساتھ ساتھ موسم کو مطلب کہ متعدل رکھنے میں بھی پانی اہم کردار ادا کرتا ہے تو بارش دریا سمندر اور جیلیں ماحول کو بہتر بناتی ہے اور مطلب کہ زندگی کا نظام کو برقرار رکھتی ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پانی صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ اللہ کی اعظم مل عظیم رحمت ہے میرری بھائی اس رحمت کی حفاظت کرنا ہمارے فرض ہے تو ہر طریقے قیمتی ہے اور ہر ملک قطرا کو بچانا چاہیے نا بھائی جان
بھ جان بالکل آپ نے بالکل درست پات فرمائی مجھے لگتا ہے بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اسکول اور کالج میں بھی پانی کی اہمیت کے بارے میں تعلیم دینی چاہے وجہ جب بچے بچپن سے ہی پانی کی قدر کرنا سیکھتے ہیں نا بھائی جان تو وہ مستقبل میں ذمہ دار شہری بنتے ہیں بھائی جان اور پانی ضائع نہیں کرتے وجن میں آ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پانی زندگی کے جو ہے مجھے اتنا سمجھ آئے بنیادی ضرورت ہے اس کے بغیر نہ انسان زندہ رہ سکتا ہے اور نہ جانور اور نہ ہی پاب دے بھی ہمیں اللہ کی اس عظیم نعمت کی قدر کرنی چاہیے باشاہ اور ہر قطرا پانی کو اہمیت سے جو ہے اتحاد سے میں احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اگر ہم آج دیکھے نا پانی بچائیں گے تو آنے والے مسئلے بھی اس قیمتی نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بھائی جان اسی لیے ہر فارج کی ذمہ داری ہے کہ بھائی جان وہ کیا کرے وہ پانی کو ضائع نہ کر کرے اس سے آلودگی ہونے سے بچائے اور دوسروں دوسروں کو بھی پانی کی اہمیت کے بارے میں آ کر دی دیک کہ نا بھائی جا پانی ہے تو زندگی ہے ہے نا بھائی جا
بھ جان تو بائی جان اس کے علاوہ پانی ٹورزم اور مطلب کہ تفریح کے لیے بھی بہت ہی اہم ہے لوگ دریاؤں جیلوں اور سمندروں کے سہارے مطلب کہ مطلب کہ سیر کرنے جاتے ہیں اور اس سے مطلب کہ معاشی ترقی بھی ہوتی ہے تو پانچ نہیں مطلب کہ فطرت کی قیمتی تحفہ ہے تو جو ہر زندگی زندہ مخلوق کی بنیاد ہوتی ہے تو اگر ہم آج پانی کی حفاظت کریں گے تو آنے والی نسلیں بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں گی تو آخر میں میں بس ہی کہنا چاہوں گا کہ پانی زندگی ہے میرے بھائی پانی کے بغیر نہ انسان زندہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسری مخلوق زندہ رہ سکتی ہے تو اس لیے ہمیں پانی کی قدر کرنی چاہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہے اور دوسروں کو بھی پانی بچانے کا پیغام دینا چاہے ہے نا بائی چانس
بالکل آپ سے بات کر کے
بہت ہی اچھا لگا ہاں بھائی جا مجھے بھی امید ہے آگے بھی بات ہوتی رہے گی اللہ حافظ